ہ
ہیلو کیسی ہو
ٹھیک ہو تم کیسی ہو
ارے تھوڑا دھیرے ہات کرو یہ کیا چلاو گے بعد میرے کان پھٹ جائیں گے
تمہارے کان پھٹتے ہی نہیں ہے
ہوں ہوں
تم نے چرار کا درخت دیکھا ہے
ہاں دیکھ کشمیر کا بہت خوبصورتی کا کیا کہنا ہے خوبصورت بہت ہے یہاں پہ بربر گیلے لیکن ایز اے کشمیری لوگ اگر دیکھیں گے باہر سے جو ہے ٹورسٹ آتے ہیں کہ کشمیر جائیں گے وہاں جائیں گے یہاں لیکن ہم کشمیر میں ہو کے کہیں گھومنے نہیں جاتے ہے نا
پر ٹورسٹ کو ڈر بھی ہے ایک مطلب ٹو تھازینڈ ٹوینٹی فائو میں
ہاں ہاں اور بتاؤ تم اور کیا بتا رہی تھی
دار بھی رہے ہیں پہل کام جانے سے
ہاں اور سنا کچھ اور بات کرو سونمرگ گلمرگ وہ کیسی جگہ ہے
پر وہ اٹیک پاکستان نے کیا تھا نا مطلب ان کے آٹنگ اچھا اور بتاؤ
کیا بتاؤوں تمہیں بتاؤ کچھ سناؤ اپنے بارے میں کچھ
کچھ ٹائم بس سونا نہیں ہے
ابھی نیند نہیں آ رہی ہے ابھی آئے گی کچھ دن ٹائم میں نیند
اچھا اور بتاؤ
کیا ہی بتاؤ تم ہی سناؤ کچھ
کیا سناو کچھ ہے کہ نہیں سنانے کے لیے
بول رہے ہیں کہ کو بہت گندا کیا ہے کوڑا ڈال ڈال ڈال کے کچھ این جی او صفائی کر رہے ہیں مگر ایسے اپنے ماحول کو آلود کرنا بہت گندی بات ہے نا
ہاں ڈال لیک میں تو خالی ایک بار ہ شکارا میں چڑھ رہی ہوں اس کے بعد تو میں چڑھی ہی نہیں ہوں
کپ چھڑی ہو تم شکارا میں
ٹو تھاؤزینڈ ٹوینٹی فور میں جب مجھے پاسپورٹ بنانا تھا تب
تم نے پاسپورٹ بنایا ہے
اس کا بھی ا ڈیٹ ہونے والا ہےٹو ٹھوسند ٹوئنٹی ایٹ میں ختم مجھے پھر سے اس کو مطلب کچھ
تو تمہیں کہیں باہر جانے کا پلان تھا
پاپا بول رہا تھا امرہ کو جائیں گے سعودی جائیں گے پر نہیں جا پائے کیوںکہ ہمیں مطلب ایشوز پیسے ویسے کا نا ایسے ہی تو اب پاپا نے بولا انشاء اللہ ونٹرس میں ہم جائیں گے
اچھا سردیوں میں جانے کا ارادہ ہے
ہمم
اور تم زیادہ اردو میں ہی بات کرنے کی کوشش کیا انگلش تب مت یوز کیا کرو
کون
اچھا فون تھوڑا نزدیک رکھو تمہاری آواز تھوڑا سا دور جا رہی ہے نا
اچھا ہاں اور بولو
تم صرف بولتی ہو اور بتاؤ کچھ اپنے بارے پ کوئی ٹاپک بولو جس پہ ہم چرچا کر سکتے ہیں
کیا ٹاپک بولوں مجھے تو خالی من کر رہا ہے میں کہیں گھومنے جاؤں گل
اتنا من ہے مجھے بھی گھومنے چ مگر کون لے جائے گا گھومنے میری دوست صاحب رہا نا وہ بول رہی تھی ہم اسکوٹی لائیں گے تو گھومنے لے جائیں گے
اچھا تمہاری بھی میری بھی اس سے بت ہے میں بھی تمہیں اسکوٹی پہ لے جاؤں گی
وہ تو سب کی دوست ہے اب ایک ہی محلہ ہے نا تو ہر ایک سے جان پہچان رکھ نہیں پاتی ہے نا
تمہیں پتہ ہے پرسوں ہمارے فرائیڈے نا ہماراری طرز ک پیرنٹ ٹیچ میٹنگ کی پاپا تھی پاپا کو بلانا تھا تب میرا پاپا تو ادھر نہیں ہے بس سودی میں تو اس کو کال نہیں کیا پھر باکیوں کے پاپا کو بولیا گیا
بولا کہ تب بہت کچھ ہوا تھا ان نے بولا تھا کہ جو ابو تھے سب کے بگ نے ب ہم ہمیں یہ بہت شرمندگی ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں
ہمم اور پتہ ہیں اور جو ساابرا کا باوا تھا وہ تو ایک منٹ کے لیے آیا بیٹھا اور کچھ بھی نہیں بولا اور چلا گیا
ہاں برے وہ چپ بیٹھا تھا ٹوٹل
ہ
مجھے بتاؤ تمہیں شارفع جو ہے اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا تم نے کیوں اس اس ساتھ فرینڈشپ کارٹی
وہ نہیں میں بول سکا پتہ تھا اس نے کیا کیا تھا مجھے بولو میری بہن وہ ہم جائیں گے کہیں گھومنے ہم ٹھیک تھیک ہے میں بھی بھول گوں کہ شارف مجھے سڑک سڑک گھوم رہا ہے کہ گماری تھی ہم
ہوں
اور مجھے پتا چپل بھی ویسے مطلب فینسی ٹائپ کی تھی مجھے لگ رہی تھی پیروں کو پھر میں اپنی بہن ہمس بولا تم تھک گئی ہوگی چلو ہم گھومنے جائیں گے پھر میں کہئی نا مجھے بہن کری وہ ساف اپ فون شارفا کو اپنے ساتھ لے جاؤ وہ بہت رورہی ہے میں نے پورا شارفکو اگر تمہیں ہمارے ساتھ آ رہے تو وہاں جب کوئی نہیں آئے اسے مجھے منہ نے جواب دیا اور رو رہی تھی پھر پتا کیا ہوا پھر میں نے دیکھا اس کو باہر اپنے بابا کے ساتھ سنگر مال کہ وہ سنگر مال گس رہی تھی اس کے بعد اسے بہت خوچھ لگا ہے کہ وہ پھرلم اس کا بھائی میرے ماما کے یہ مطلب بہت کچھ اور عرفے کے ٹائم بھی اس کا بھائی نے میرری ماما ماما کو بلایا بہت میٹر ہو گیا
نہیں یہ غلط بات ہے ایسے محلے میں بھی بدنام کسی لڑکی پیسے انگلی اٹھانا یہ اچھا نہیں لگتا ہے نا کیونکہ اپنے ماں باپ کو پتا ہے کہ بیٹی کیسی ہے بیٹی پہ کیسے دباؤ ڈالنا ہے
پر اس کا جو بھائی ہے نا پر اس کا جو بھائی ہے نا مجھے اس سے نفرت ہے اس کو وہ اب الگ خالی نماز وماز پڑھتا ہے پر پہلے وہ اتنا
نہیں دیکھو یہاں پہ تم بھی غلط ہو دیکھو یہاں پر تم تمہیں کسی کو نہیں بولنا چاہیے ایسے کہ وہ کیا تھا پہلے کیا نہیں تھا اب اس کو کیا ہو گیا وہ الگ بات ہے تم ایسے مت بولا کرو کسی کے بارے میں ایسا
پر میری ماما نے اس کو تھپڑ مارا تھا اس سے مجھے بہت
ہاں اچھا کیا تھا تھپاد مرا تھا تماری ماں بڑی ہے اسکو لگا ہوگا اسکی کچھ گلتی ہے
ہوں
سنا میں نے کہ یہ اروا بیمار ہے
اس کو بھی لوسے موشن بخار ہے
ہاں بلا شفاد ٹھیک ہونی چاہے مجھے تماری یہ بو رہی تھی ابھی کہ اربا و اربج گی بیمار ہے
اور آپنی اس چھو کی بہن کے بارے میں کچھ بتا فااتما کے بارے مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے پیاری لڑکی ہے وہ بہت
مجھے نہیں بات کرنی ہے میں کال کاٹوں گی ابھی سے اس کے بعد مت کروں میں کاٹوں گ اور
اچھا نہیں کہ تمہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کچھ ہوا ہے
نہیں اس کی ماں مجھے پاگل بولتی ہے اس کی ماں مجھے بہت ڈانٹ ہے مجھے اس کی نفرت ہوگیا اس کی ماں کی یہ نہیں فاطمہ کی نفرت پر اس کی ماں مجھے اس کے پاس گھومنے بھی میرا ایک کزن ہے اس کا نام زید ہے اس کو جب وہ آتا ہے اس کی ماموں جب آتی ماں کو ہاتھ بہ لگا اس سے مجھے فاطمہ کی نفرت گئییس کہ ماں
اچھا ایسا مت کیا کرو وہ ابھی چھوٹی اس کی د اگر تمہیں اس کے ساتھ بعد بھی نگ تو مت کیا کرو بات لیکن اس کو ڈانٹا مت کرو ہے نا ٹھیک
کہ
اور سناؤ کچھ
کیا
میں اتنا عجیب لگ رہا ہے پرسوں سے کیونکہ وہ پرس رو رہی تھی صاف رہا اس کو گھر پہ پھر سے بائی نہیں ڈانٹا تھا کسی اسکوٹی پیکی نے اسکوپ لانی ہے تو اس کو لیکن گھر پہ بہت ماحول کا ہم نہیں لائیں گے وہ یہ تو شیشے کی بوٹل ٹوڑی تھی تم اس نے اس بارے میں بتایا
نہیں ذرا بتاو اور کیا ہوا
کچھ نے پرس میں ایسے ہی فون کیا کہ چلو ہم بات کرتے ہیں تو اس نے بولا کہ نہیں میں میں نہیں کروں گی ابھی میں ک گگر بھی مسئلہ ہو گیا پھر میں نے شام کو فون کیا تو بولا وہ رو رہی تھی وہ بولا کہ میں نے ان کو بولا اسکوٹ یکا وہ یہ تو ان نے نہیں لیا میں اٹھائی شیشے کی مجھے آئی چھوٹی پن سے مجھے تان نے مارے میں نے اٹھائ شش کی باتل اگر ٹوٹ گئے پھر اس پہ میرے باپ نے ماں نے بہت مجھے کیا بھائی نے بھی بہت کیا تو میں نے پھر بولا کہ ہاں اصل میں واق کہ میں تم نے پرسوں استاد کو بولا تھا درس کا کیونکہ میرے دو ہی بس حج میں واق کہ میں تمہارے دو ہی بچے ہیں یہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو تم میں تم سچ میں مجھے اپنی بیٹی نہیں مانتے ہو
نہیں اس کی بابا نہیں لائی تھی اس کو پرسوں سکوٹی مطلب ٹھیک ہے کہ پساب رکھو پسند نہیں ہے صاحابہ بول رہی ہے مجھے آپ دوسر
اس نے کیا اسکوٹی کروائی تھی سچ میں ٹھیک اس نے سنا آ کے کیا تھا
تو نہیں کروایا تھا پر وہ چل نہیں رہی تھی شاید سے اسکوٹی مجھے اتنا خیال ہے اس کو مطلب شیشہ و سےے ٹوٹ گیا تھا شیشہ تو ٹھیک کیاوایا تھا اس کے بابا نے اور تو مطلب چلانے میں وہ اسموتھ ہو گئی تھی
اچھی بات ہے پھر حافظ صحابرہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ چلو میں تھوڑا سا اسی کے ساتھ درگزر کل لیتی ہوں
ہوں وہ بھی آ تھڑے سی پاگل ٹائم کی
ہوں ہوں ہوں
اس کی بہن مہا پااک
ابھی سب کو پیسوں کی قلت چل رہی ہے تم نے سنا یہ بول رہے کسی کو زیادہ پیسے نہیں ہے مہنگائی بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے نا
ہوں بہت پٹھ رہی ہے
گرمی تو میں گرمی ل ابھی جیسے رات کو زیادہ گرمی ہوتی ہے نا
مٹ گار میں کی بازسے خاص اور زکام ہوتا ہے ہ
یہ کبھی کبھی گلے میں درد ہوتا ہے جب بس یہ آتا ہے نا پھر ہم اچانک ٹھنڈ میں چلے جاتے ہیں یا اے سی میں بیٹھے تھے پ
کشمیر میں بلنکیٹ آ گیا ہے تم نے سنا
ہاں اب تو ہمیں دس منٹ میں ساری چیزیں دستیاب ہو جاتی یہ بہت چیزیں میں نے تو تو میں نے اس سے کچھ منگوایا تھا تو میری ماں نے دیکھ بڑے بڑے دو لفافے ہے وہ اس سے مجھے اتنا یہ کیا کھاتی وہ یہ کیوں لاتی یہ لایا کرو یہ سب مت اس سے بیماریاں اٹھتی ہے کتنا لایا پیسے فضول کر اتنا ڈانٹا میں تمہیں کیا بتاؤں
ماما نے بھی سم پھر میں نے ماما کو کیرٹ کیک لگایا تھا تو میں نے اس کو وہ کھلایا اس کا غصہ تھوڑا سا شانت ہوا پھر اس نے جوس پیا وہ گولی سوڑا جس کو وہ کن
ہاں وہ ٹھپ والا بنٹا سوڈا بولتا ہے اس کو گولی پوپ
کا مجھے بلو فیور فلیور بہت پسن
تمہیں شاید گلا خراب ہے میری جان ہے نا
مجھے گلا تھوڑا سا خراب درد ہے
اچھی بات ہے اور ابو نے کیا بولا اس سال آئیں گے
نہیں آنا تھا پر نہیں آئیں گے اب
مجھے تمہیں کچھ بات بولنی تھی تمہیں پتہ ہے
کیا
مجھے تم نے وہ عید پہ وہ ڈریس سلوایا تھا نا کہ لایا تھا وہ ڈریس جو ت پہلی ہی پ لگا ہو گلا وہ اتنا زیادہ خوبصورت اوہو اتنا خوبصورت ماشااللہ وہ کہاں سے لایا تھا تم نے
مجھے دکان کا نام تو نہیں یاد ہے پر میں بولوں تو میری بہن جو ہے نا ہم دونوں گئے تھے کہیں تو ام یے مطلب یے جامیع مسجد ہے نا
ہاں
جامیع مسجد دا اندر نہیں گھس مطلب آپ کو وہاں سے جانا ہی نہیں ہے سیدھا آگے آنا ہے آگے آنا ہے فیر ایک دکان ہے چھوٹی سی ہے بڑی نہیں ہے فیر جو اس کو بہت اچھا اس کا انسٹاگرام پیج بھی ہے مجھے نہیں نام یاد ہے تو اسی کے پاس اب کپڑے لانا بہت میں نے دونوں اسی کے پاس لائے دونوں عید کے وہ بہت اچھا ہے
کتنے کے آئے تھے تمہیں وہ دونوں ڈریس
مجھے شاید سے سیون تھاؤزینڈ میں آئے تھے
ہاں اللہ مہنگا گیا تھا تھوڑا سا مہنگا کوالٹی کیسی تھی کپڑ کیسا تھا کپڑوں کا
کوالٹی تو اچھی تھی